ہلو
ہاں جی بولو
ہاں جی اب اتنے ٹاسک ختم ہو گئے
میرے ہو گئے دو
ا کرنے کتنے ہیں مطلب
پانچ کرنے ہیں دو مجھے ہو گئے ایک اب ہو گیا میرا ایک رات کو ہوا تھا دو ہو گئے نا
ٹھیک نہیں مجھے ا سیونٹین ابھی چل رہا ہے
اچھا ویسے ویسے تو میرا چل رہا ہے اب فورٹین کچھ ایسے چل رہا ہے فورٹین ففٹین ففٹین چل رہا ہے
ن نہیں ویسے میرا سیونٹین چل رہا ہے آ وہ کیسے مطلب ا چیک کر سکتے کہ آپ کے ساتھ میرے کتنے ہو گئے
آپ جہاں پہ مجھے کال ملا رہی ہو نا ڈائل کر رہے ہو جہاں میرا نمبر وہاں پہ گننا آپ میرے کو کتنی کال کی آپ نے
اچھا ٹھیک نمبر پہ
ہاں آپ نے وہاں پہ دیکھنا کتنی بار فون کیا ایپ میں
اچھا
ہاں آپ نے میرے کو اب آپ کا دو ہوگئی دو کال ہوگئی ایک کل ہوی تھی رات میں ایک اب ہوگئی نا دو ہوگئی
ہاں دو ہوگی آپ کی بھی دو ہوں گی پھر
ہاں میری بھی دو ہوگی نہیں میری بھی دو ہو گی نا ایک میں نے بھی ابھی کیا
اب ٹھیک ہاں پتہ ہے مجھے اس میں نا مطلب کنفیوز ہو رہی تھی میں اس میں ا مطلب مجھے لگا تھا کہ کال خود ہی کٹ ہوتا ہے لیکن جب میں کزن کے سے بات کر تی تھی نا کال تب خود ہی کٹ ہوتا تھا
وہ وہ کاٹتی نا آپ کی کزن کاٹ دیتی تھی وہ اپنے آپ نہیں کٹتا اس میں فون
نہیں کل میں نے کسی کے مطلب اں الفت ہے اس کا نہیں مدیحہ ا اس نے بولا مطلب آئمن نے بولا ہے کہ کال کاٹنا میں نے بولا نہیں یہ خود کٹ ہو تو میں نے بولا ٹھیک ہے ہم ویٹ کر رہے تھے نا پھر کال خود کٹ ہو گئی
وہ زیادہ ٹائم ہو گیا ہوگا اس لیے ہوگئی پھر وہ خود کٹ
وں ہوں اور وہ کر رہی تھی جب میں کل نکلی تھی نا بچوں کے ساتھ
آ ہاں
تو اس نے کل دو فون کیے تھے لیکن مطلب سیدھے نمبر پہ ہی بولا کہ اگر اس پہ کال کرتے ہے پھر سامنے والا نہیں اٹھاتے تو ٹاسک خراب ہوتے ہے تو اس نے پہلے فون کیا تھا اٹھا سکتی ہو میں نے بولا نہیں نہیں ابھی نہیں کرنا تو پھر ا اس نے بولا میں دن میں بات نہیں کر سکتی ہوں وہ نا یہ اینتھسیس کے لیے یہ کم یہ کمپلیٹ کر ری ہے ا اسی میں تو بولا پھر ہم چھ بجے کے بعد کیا کر یں میں نے بولا کوئی بات نہیں ہے بولا میں دن میں نہیں ہوتی ہوں فری میں ہوتی ہوں ہاسپٹل میں تو میں نے بولا کوئی بات نہیں جب آپ کو چھ بجے کے بعد اچھا لگے تو تو آپ کر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے
شاید ان کا میرے پاس آیا تھا کون تو ہماری نند جن کا آپ نام لے رہے ہو شاید ان کا ہی آیا تھا تو وہ کہتے نہ سنڈے اور سیٹرڈے کو فری ہوتی ہوں
ا نے اس نے بولا میں خالی سنڈے کو فری ہوتی ہوں مطلب وہ کیا کرتی تھی
اس نے بھی ہے وہ بھی ہاسپٹل میں ہی تھے
اچھا ٹھیک
ہاں تو لیکن نا ان کے ساتھ پتا ہے کیا ایشو ہوگا انہوں نے مجھے کال کی بنا پتا ہے سیدھا آپ میں تو پھر نو منٹ تک تو کال صحیح چلتی رہی نو منٹ کے بعد پتا نہیں ان کی طرف سے کیا نیٹ ورک ایشو ہو گیا آپ پتنی میری طرف سے ہو گیا تو بیچ میں اپنے آپ ہی کال کٹ گئی نو منٹ پہ ہی
اچھا ٹھیک
اس میں نا نیٹ ورک کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے نا اپنے کو ایسی جگہ کھڑا ہونا پڑتا جا نیٹ ایشو کو رینج نہ آ جائے اپنی نا
اس میں نیٹورک ایشو بھی ہے نا بہت
ہاں
ابھی تو فی الحال سرور ٹھیک چل رہا ہے
ہاں ابھی انہیں کچھ کچھ کچھ کچھ ہے جن کا صحیح چل رہا ہے ورنہ کچھ کچھ کی تو کال ہو نہیں رہی ہے ابھی
ہاں نیۓ ٹاسکس کب آتے ہیں جب تھرٹی کالس ہوتی ہے
ہاں نیا جب تھرٹی تھرٹی کال ہو جائے گی نا اپنی پھر نیا پروجیکٹ آئے گا اس میں وہ الگ کام ہوگا اس میں
ہاں وہی کام ہونا چاہیے نا جو نا ریٹرن میں ہونا چاہیے
ہاں ریٹرن میں ہو ہوگا وہ
ہاں میں ریٹرن میں کیا ہوتا ہے
ریٹرن میں نا ایسے ہوئے گا دیکھو او اوپر نا آڈیو آئے گی اس کو سننا ہے اپنے کو
اور نیچے اس پر جو وہ اوڈیو میں بول رہے ہیں نا وہ اوڈیو اور نیچے لکھی بھی ہوئی آئے گی ہمیں بس نا میچ کرنا ہے جو وہ بول رہا ہے سیم ٹو سیم لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا
اچھا بس اتنا ہی
ہاں اگر اس میں سیم نہیں ہے مان لو کچھ ورڈ شور آ رہا ہے پیچھے سے وہ خاس رہے نا تو کے لی نا اپنے کو ٹیگ بتائیں گے اپنے کو اس میں صرف ٹیگ لگا کے اور سبمٹ کرنا اس کو
اچھا ٹھیک
ہاں وہ بہت ایزی کام ہوتا ہے لیکن اس سے تو ایزی یہ بھی ایزی ہے لیکن وہ بھی ایزی ہوتا ہے تو میں ہمیں کسی کا بھی ویٹ نہیں کرنا پڑتا اور اس میں ہمیں نا نیٹ ورک ایش نہیں رہتا نیٹ ورک ایشو بھی نہیں ہوتا اس میں کوئی
ہوں مطلب وہ دیکھنا ہوتا ہے جب وہ مطلب آڈیو ہم سنیں گے ہمیں دیکھنا ہے پیچھے سے شور وور تو نہیں ہے
ہاں ہاں آڈیو ہاں تو وہ ہم ٹیگ بتایں گے یہ ٹیگ آپ کو نا یہ ٹیگ لگانا یہ پہاں پہ شو ور رہا اپنا وہیں ٹیگ لگا کے پھر سبمٹ کرنا ہے
اچھا ٹھیک مطلب ایک کے حساب سے مانو مطلب جو آڈیو ہوگی نا اس کی ہمیں ایڈیٹنگ کرنی ہے
ہاں ایڈیٹنگ کرنی اس لگاو لیک ہاں ہاں ایڈیٹنگ کرنی ہے لیکن جو آڈیو ائے گی نا ضروری نہیں ہے سبھی آڈیو کچھ تو آڈیو بالکل صحیح ہوتی ہو ہم
ہاں وہی وہی وہی سپوز دیکھو مطلب ہم کوئی ویڈیو بناتے ہیں پھر ہم وہ مطلب مطلب تھوڑی سی کٹ کرتے جو ہمیں نی رکھ ہوتی ہے اس میں جو خراب آتی ہے ہے نا وہ مطلب شاید یہ ویسے صحیح ہے جتنا مجھے سمجھ آیا بس خالی یہی دو ٹاسکس ہوتے ہیں اس میں
بس میں ہاں یہی چیز ہے بس اس کے اندر ایزی ہے نا فری ہو تب کر لو رات کو کر لو آرام سے بیٹھ کے
ہاں وہ جو وہ یہ ہے نا یہ کیا نام میں نے وہ پرسوں انسٹال کیا تھا لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آیا وہ نا اس میں خالی مطلب گانے سننے ہوتے ہیں
اچھا گانے سن کے کیا کرنا ہے
پتہ نہیں کیا نام تھا ایپ گرو ایپ
گرو ایپ
ہاں
اب کس نے کام کیا ہے ا
میں نے نہیں میں نے نہیں میں نے نہیں کام کیا میں نے انسٹال کی اور پھر میں نے مطلب اسٹارٹ نہیں کیا اس میں کچھ مطلب شاید یہاں سے ملب پیسے دینے ہوتے ایک دو روپیہ آ رپیے
کرنا میں نے نا میرے نا فون میں کیا تھا پہلے ایسے ہی دو روپے والا تو میں نے دو روپئے کر دیا ہے اور اس کے بعد نا اپنے آپ ایک منتھ ہونے کے بعد نا اپنے آپ اپنے فون میں سے نا فائیو ہنڈریڈ فور ہنڈریڈ ایسے کٹنا اسٹارٹ ہو جاتا اس میں
اچھا ٹھیک تو یہ فیک ہی ہے فراڈ ہیں ہے نا یہ
یہی ہے ہم اپنے اکاؤنٹ سے ایک بار دو روپے کر دیں گے نا
ہاں
جیسے اپنے فون میں دو روپے وہ بھیجتے ہیں نا اس کے لیے ویریفکیشن کے لیے نا پھر اور پیسے آتے ہیں ایسے سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر بھی دو روپئے ہم بھیجیں گے ویریفیکشن ہوگا پھرنے آپ ہی اپنے اکانٹ سے کٹنے
اچھا ٹھیک مطلب لیکن یہ کاریہ فیک نہیں ہے
کاریہ نہیں ہے فیک وہ ایپ ہے نا وہ فیک ہے اس میں تو پرماننٹ کام آتا ہی ہے نا م تو بہت ٹائم سے ہے نا اس کام
کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو ون ایئر ہو گیا تو پھر تو آپ کو اچھی ایکسپییرئنس ہوگی نا
ہاں تو وہ جو کیا نا میرے ایک بار اس میں فور نائن فور ڈبل نائن کٹ کے ایک بار تھری ڈبل نائن کٹ کے ایسے کٹ گئے تھے میں نے بھی ایسے ٹو روپیز کیے تھے اس میں ایسے کرتے
میں نے بس خالی دیکھیے میں نے دیکھا وہ ایپ میں سوچ رہی میں دیکھوں گی کیا ہے پھر سوچا نہیں پھر میں نے وہ نسٹرالی کر دی اس پتا نہیں
ہاں کوڑی ہی ہوتی ہیں یہ تو ایپ والے تو
کہا یہ فراڈ ہے
پتا نہیں کیا ایپ ہوگی
ہمم
اتے ہیں نا اتنے سارے اتے وہ سیکھو ایپ بھی ہے
ہاں سیکھو ہے میں تو کوئی ایپ میرے طرف سے پیسے کٹے ہیں نا ایک ایپ سے
ہاں ہاں اب اپ تو سے ڈرتی
ہاں تب سے من میں یہ ہو گیا بھی پیسے کٹتے ہیں تب سے میں کوئی ایپ سے پنگے لیتی ہی نہیں ہو وہ دکھاتے ہیں اپ اتنے کا فری میں یہ کرو گانے سنو گانے گھومنےکے پیسے ملیں گے اور
پتا یہ کیسے پاسبل ب یہ سونچ سن کی بات ہے کیسے پوسبل ہے کہ مطلب گانے سننے کو پیسے ملیں گے
ہاں
یہ تو سوچنے کی بات ہے نا مطلب گانے سننے کو کہاں سے پیسے ملیے گے
ہاں ہاں ٹھیک ہے وہئی ہے پیسے وہ
تھانی فراڈ ہوتے پتا نہیں کون کون سے ایپس ہے اج کل جب یہی انسان کوئی سوشل ایسا کوئی ایپ کھولتا ہے نا انسٹا فیس وہ اس میں ضرور ایسی ایپس اتی ہے
ہاں
ایسے ایپس اس میں اتی ہی اتی ہے اب ایسا کرو پیسہ جی تو
وہی ہے نا اب اس میں تو نا ہم پتا ہے نا اس میں پتا ہے پیمنٹ ائے گی ائی ہوئی ہے پہلے بھی ائی ہوئی ہے اب بھی ائی ہے نا
اپ کو ابھی کوئی پیمنٹ ائی ہے
ہاں اس میں میری سسٹر کا نا میرے سے پہلے میری نا ایک سسٹر ہے کزن سسٹر اس نے کیا تھا کزن نے اس کو آے اس کو ایے ٹو تھوسند تھرٹی نائن روپز کچھ
اچھا ٹھیک
پہ ایک اور ایک اور گزن اس نے کی اس کو بھی ائی
اچھا ٹھیک
ہاں اور بھی مطلب اپنے گروپ میں جتنے بھی جنے ہیں نا سب کو پیمنٹ ا رہی ہے اس میں سارا سکرین شاٹ رکھتے ہیں بھی ہاں
ٹھیک نہیں پھر مطلب پرسو ائے تھے نا گروپ میں میسیج جس کو پیمنٹ ائی ہے وہ اسکرین شاٹ کر دو
ہاں ہاں وہ پتا ہے کیا کچھ تو نہیں کچھ تو نہیں یہ نہیں کرتے کہ میڈم کو بھی دینی پڑتی ہے نا پیمنٹ
ہمم
اس لیے کچھ تو اس لیے نہیں کرتے ان کو یہ نہیں پتا جس نے کام دیا اس کو پیسے تو دینے پڑیے گے نا
ہاں یہ تو صحیح بات ہے
ایسے نہیں کرنا چاہیے پھر وہ بھیجتے ہی نہیں بھیجو اپ کا ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا اپ کا
رکو میں ہی کاٹتی ہوں